او
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام میڈم
اور سنائیے کیسے ہو
بس بڈھیا ہے اللہ تال کی مہربانی ہے۔
جی جی بس ہم بھیے بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ اور بتائیے کیا چاہے ہیں
بس اچھا موسم ہو رہکھا ہے اور بارش کا موسم ہو رہا ہے مترمہ
اچھا جی ہم بھی بس ٹھیک ہے آفس میں بیٹھے تھے تھوڑا کام کرے تھے تو سوچا آپ سے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں
ہ ہاں اچھی اچھا رہا آپ نے گپ کو کرنے کے لئے کال اور کر دیا بہت اچھا اچھی بات ہے ہم ہم آپ سے کش ہیں اور
اں ماشاء اللہ آپ نے اپنی دکان کھولی ہے کپڑوں کی ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے آپ کپڑے لے کر آئے ہیں اس شاپ پر
اچھا اچھا ہاں ہاں
جی تو میں نے سوچا چلو آپ سے تھوڑا سا بات کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی لینے کپڑے وغیرہ گرمی کے گھر میں بھی سب کو لینے ہیں تو میں نے سوچا چلو آپ تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتی ہوں
اچھا اچھا اچھا ہاں تو تو آج کل کیا تھوڑا آن لائن کا دور ہے آن لائن کا بھی دور ہے آف لائن کا بھی دور ہے تو آپ کے حساب سے آپ آن لائن لینا پسند کرو گے پھر آف لائن لینا پسند
دیکھو میرا تو یہ ماننا ہے کہ مجھے بےشک آپ کتنے بھی بہتر سے بہترین کپڑے دکھا دو آن لائن میں اس کو نہیں لیتی میں دکان سے جا کے ہی لینا پسند کرتے
ہاں ہاں اچھی بات اچھی پہل ہے یہ بھی
جی اور آج کل کے ماحول میں تو جی اور آج آج کل کے ماحول میں تو ماڈرن لے لو ٹریڈیشنل لے لو ہر طریقے کے کپڑے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ہم کس حساب سے ہمارے گھر میں کیا پہنا جاتا ہے ہمارے سنسکرتی ہماری پرمپرا میں کیا بولتی ہے تو اس حساب کے ہمیں کپڑے چاہیے ہوتے ہیں
اچھا اچھا تو آپ مطلب جیسے آپ جیسے ایسے کرتے ہو تو جیسے آن لائن اچھا رہتا ہے پھر آف لائن اچھا رہتا ہے
نہیں میری نظر میں تو آف لائن بہتر ہے
اچھا اچھا اچھا ہاں تو آف لائن بھی کیونکہ اس میں آنکھوں سے کے لیتے ہیں تو اچا اچھی بات ہے اچھا ایک تو خود اپ آنکوش ہے کہ اس میں وشواس اسساال اچھا رہتا ہے تو ایسی بات ہے اور پھر سنتوشٹی اس میں رہتی ہے
ہاں لیکن یہ ہے کہ پت ہے آج کے ماحول میں آج کے معاشرے میں یہ ہو چکا ہے لوگ نا اپنی جو پرانی پارمپرک کپڑے ہیں اس کی اور کو چھوڑ کے جو یہ ماڈرن کپڑے آ گئے ہیںا اس کی اور زیادہ جا رہے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے کٹاپ اپنے فیشن ٹرینڈنگ کپڑے ہو گئے جینس ٹی شرٹ جیکٹ ٹراؤزر وغیرہ لیکن جہاں تک دیکھا جائے مج مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اپنی فیملی پریوار میں اپنی ماںؤ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ادب میں اپنی تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے
کئی بار
جی اور ہمارے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم جتنا پردے میں رہتے ہیں اتنا ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین ہوتا
ہاں تو وہ تو صیح جو قدرت نے بنا رکھا ہے یہ چیزیں غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں پہ چلنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی کی برکت ہے تو اس میں ہی ہی آپ ایمانت کرتے ہیں اچھی اچھی بات ہے یہ
اور ویسے آپ کے اگر نظریے سے دیکھا جائے تو آپ کو کیا مطلب ٹریڈیشنل کپڑے پسند ہیں یا ماڈرن
نی ٹریڈیشنل جو
جی جی جی جی جی بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا مجھے بھی اپنے ٹریڈیشنل کپڑے پسند ہیں حالانکہ اس میں سوٹ سلوار اور پراپر طریقے سے دوپٹہ وغیرہ سب کچھ ماشاء ال اتنا خوبصورت لگتا ہے جب ہم نوجوان بہنیں وغیرہ یا ہماری مائیں پہنتی ہیں اور ماڈرن کپڑوں میں وہ سکون نہیں ہوتا وہ آپ پہن سکتے ہووپ پر یہ کہ گھر پریوار کے ساتھ نہیں پہن سکتے اس کو
ہاں ہاں ہاں ہاں تو ٹریڈیشنل ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کیا جیسے پارریوارک مطلب سنسکرتی کے اکارڈنگ ہی چلنا چاہیے جیسے ماڈرن زمانہ ہے تو وہ ایک سنسکرتی کے خلاف ہے ایک کچھ سمے کے لیے صوبائی کی سے آپ پہن سکتے ہو مگر وہ سنسکرتی کے ولوپ جاتے تا ہے تو تھوڑا سی مطلب آدمی کا نیچر دیکھ ہیں جیسے آدمی جیسے کچھ کا تو اس پہ ہی
ہاں اور آج کے معاشرے میں تو ویسے بھی لوگ نا ان انسان کو مطلب انسان کے کیا کہتے ہیں کردار سے نہیں پہچانتا اس کے اس کے کپڑوں سے پہچانتا ہے اگر ہم نے چھوٹے کپڑے پہنے حالانکہ ہم کتنے کتنے اچھے گر سے اور کتنے اچھے پوار سے ہو ہمارے پرروش کتنی اچھی ہو لیکن ہم لو اس نظریے
ہاں وہ سنسکرتی سنسکرتی دکھائی دتی ہے
جی جی جی بےشک اور وہی ہم سوٹ شلوار میں ماشاء اللہ اپنے حزاب وغیرہ میں ہے اپنے پورکھا وغیرہ پہن رکھا ہے تو ماشاء اللہ ہمیں اس حساب سے دیکھایا جاتا ہے کہ ہم پہ کسی کی نظر تک نہیں پڑتی
ہاں ہاں ہاں
چلا دو اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس کے دو پہلو ہیں ہاں اور اور میرے نظر میں دیکھا جائے دیجیے آپ کو آواز آ رہی ہے
آ ا رہیا ا رہ ا رہ ہے متب
اور میرے حساب سے جب دیکھا جائے کہ بےشک آپ کتنی بھی ٹرینڈ کتنے بھی اسٹائلش کپڑے آزما لو لیکن جب جو جب ہم چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں کہیں اچھی بری جگہ جاتے ہیں تو جیسے ہم راجستھان گئے تو وہاں پہ کوئی ماڈرن زمانہ چوڑیے وہی ٹریڈیشنل کپڑے پہننے کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں ہے نا وہیں ان کی سنسکرتی اپنانے کے لیے ہم تھوڑا سا گھومنے جاتے ہیں تو جو ہماری چیزیں ہیں وہ چیز ہمارے پاس واپس آ رہی ہے لیکن لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو چاہیے آج کل کے ماحول میں کچ چٹپٹا ہو ہے نا کپڑے بڑھیا ہو فیشنیبل ہو جو ہم پہ اچھے لگے ہیں جس سے لوگ امپریس ہو آج کل یہ ہو گیا ہمیں خود کو خوش نہیں کرنا ہمیں دوسروں کو خوش کرنا
آج تو یہی تو بات ہے کیکہ آج کل دنیا خود کے لیے نہیں جیتی ہے وہ دوس کے لیے جینا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں گے
جی جی جی حقیقت میں اور دیکھو ہمیں اپنے امال اپنے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ
اپنے مذہب کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ جینا چاہ
جی جی بے شکص ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ مجبوت رہنا چاہیے حالانکہ دنیا میں دیک وہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے دنیا میں برا بھی ہو رہا ہے لیکن ہمیں اچھی عادتوں کو اپنانا ہے پوری عادتوں کو نہیں
ہاں تو ہمیں ہمیشہ اچوں کے سات میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ اچھا ہی ایک بار جو چلے چلی جاتی ہے نا تو پھر آدمی کے وہ ایک اھر ب وہ لگتا نا مار کا الگ کو نہیں کام کرنا چاہیے اپنی سنسکرتی کا فائدہ پہننا چاہیے
ہاں ارے وہی والی بات ہے دیکھو اگر آپ کچھ پرانے زمانے کے کپڑے ہم پارمپرک کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے ہماری پہچان نہیں ہوتی ہمارے کردار کی ہمارے باپ داداؤ کی کیک ہمارے بڑوں سے پہچان کی جاتی ہے ہاں یہ کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اگر ہم آدنک کپڑے پہنیں گے ماڈرن کپڑے پہن جی جی اگر ہم ماڈرن کپڑے پہنیں گے نا تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی ان کے ماں باپ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے وہ کچھ کہ کو سنبھالتے ہیںے پھر اسی لیے ماحول خراب ہوتا ہے تو وہی والی بات ہے ہم بولنے کے لیے لوگوں کو خود خود بخود ایسا ماحول دیتے ہیں کہ وہاں پہ بولیں
صحیح بات ہے
لیکن ہم ماحول اچھا بنا کے چلیں گے تو مزال نہیں ہے کسی کی کوئی ہم پہ انلی بھی اٹھا دے
اھی تو بات ہے کہ آام سامنے والا کوئی خراب نہیں ہوتا ہے
جی جی
وہ ہم ہم دوسروں کو اس لیے وہ دوسرا مطلب چھونے کی اچھا کرتا ہے مطلب جیسے اپنے سے ہو جاتاتی ہے تو آپ پہلے سے اپنے نیچر شروع سے اچھے رکھیں گے تو دنیا مطلب کوئی بھی آدمی برا آدمی بھی اپنے اپنے اوپر نظر نہیں رکھے گا آپ صحیح رہو گے تو ہاں ہاں اور آپ ان سے جیسے غلط گفگو ہوگی آپ غلط نظر سے ان کو مطلب پرباؤ ڈالو گے تو وہ تھوڑامرک باہر ہو جائے گا کیونکہ ہون یہی ہے کیونکہ اپنے س کے اکارڈنگ اور اپنے ماحول کو کیلیئٹ رکھنا چاہیے پہلے سے شروع سے ت یہ مطلب باہر آدمی اپنے انگلی تناس اور جیسے کھان پان لو چاہے پہناو کے دیکھ لو آج کل کھان پان پ بھی ایسے م ہو رہا ہے کیونکہ لوگ باغ ان پہ مطلب جو اپنی سنسکرتی کا کان مطلب بناا بوجن ان کو چھوڑ کے جیسے دوسرے بوجن کے
جی جی جی جی بالکل بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور میرا کہنا تو یہ ہاں ہاں ماشا لہ اور آپ بہت خوب فرمایا میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ماڈرن کپڑے پہنتے بھی ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کپڑے اس حساب سے پہنے کہ وہ ہمیں اچھے لگنے چاہیے اور ہمارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ہمارا گھر والوں کو برا نہ لگے ماحول کب رہانا لگ گے کیونکہ آج دیکھو ہم پہن رہے ہیں ہم ایک دیک کے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچہ آج کل کے ٹائم میں جیسا وہ ہمیں دیکھیں گے پھر ان پہ بھی وہی اثر پڑتا ہے
ہاں اس پہ بھی سائڈ افیکٹ پڑتا ہے وہ وہ اپنے سے تو مطلب بچہ جو بھی سیکھے گا وہ اپنے سنسکار سے ہی سیکھے گا تو ان پہ
اپنے مذب کے حساب سے سارے کام کرنے چاہیے اس اس کے اگر خلاف اگر آپ کر رہے ہو تو احتیاطی برتو دھیان رکھو تاکہ اس کا کسی پ غلطر نہ پڑ سک
صحیح بات ہے آپ کی یہ کال مکبل ہو گئی با
چللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے
خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ